ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی خ
سب خیریت ہیں کیسے آپ
کر رہے تھ آ
نہیں بس جس کھانا پکا بیٹھی تھی بس آپ کیا کر رہے تھے
کشنی بس دوٹا لیپٹاپ فاسٹ فوڈ وغیرہ پاسپورٹ کے نقصان وغیرہ
ہاں جی ہم تو وہی ہے ہم بھی مطلب دیکھ رہے تھے لائک یہی سوچتے ہیں کہ گھر کا ہی پکا کے کھا لو
جی جی ان شاء اللہ بے سک بےشک بےشک آج کل یہ فاسٹ فوڈ اتنا وہ ہو گیا کہ بچے لوگ چیت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ بیکٹیریا وغیرہ ان سے ہی بنتے ہیں
دیکھو شروعات ہی ہم بسم اللہ اپنے اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے ہم انہیں کو مطلب دعا وغیرہ پڑھ کے ہی اپنا شروع گھر کا سارا کچھ بنانا پکانا ان کے نام سے ہی کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم اپنا سارا دن بچرے اپنا شیڈیول چلاتے ہیں گھر میں کیسے کیسے کیا کیا بنانا ہے کس سمے پہ پکانا ہے کس سمے پہ کھانا ہے سمے بھی بہت روری ہے دیکھو کوو پکانے سے نہیں ہوتا کھانے کا بھی بھی سمے بہت ضروری ہے
ہر چیزیں اپنے اپنے وقت پہ اچھی رہتی ہے
بالکل تو آپ لوگ مطلب گھر کا ہی پکا کے کھاتے ہو یا پھر جنک فوڈ باہر کا بھی کبھی کھائی لیتے
نہیں جی انشاء اللہ زیادہ تر ہے بےحد کوشش یہی رہتی ہے کرتا بنے
بالکل جی لیکن وہی ہے آج کل کے بچے ہاں جی وہ تو ہے ہم اپنے نا خود کے اپنے گھر میں ہی اپنے حساب سے مسالے و
کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کو اس میں غلط چیز کو راکیں اور اچھی یوز کر سکتے آ
وہ تو بالکل ہے گھر میں یہی تو ہمیں سہولیت ہوتی ہے کہ ہم باہر کی طرح باہر کے مسالے نہ بالکل ب باہر کی طرح نہ ہے بنا کے ہم اپنے گھر میں اپنے ہی انداز میں بنائیں گے تو ہم بنا سکتے ہیں ہر چیز اگر ہم اپنے انداز میں بنائیں گے تو باہر کا کھانا بھی ہم اپنے گھر میں بھی بھی بنا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ باہر کا کھانا صرف باہر کے لوگ ہی بنا پاتے ہیں ہم اس کو خود بھی اپنے گھر میں پکا سکتے ہیں آپ کیا پکاتے ہیں جیسے کہ آپ بتائیں گے کچھ ہمیں
جیسے یہ باہر نلتے ہیں سینڈوچ وغیرہ تو ہم امی وغیرہ شادی وغیرہ اپنے حساب سے کسٹمائز کر کے اور بریڈ کی جگہ مطلب گیہوں کو یوز کر لیا
بالکل ہماری امی می اور ابو ہے وہ دونوں مل کے ہی بہت ساد سوادش سا بناتے ہیں تو وہ ہی زیادہ اندازہ بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے بنائیے تو ایسے پکائیے ایسے ڈالے خالا ہے خالہ بہت ہماری مدد کرتی ہے جی بالکل اس میں لذیذ سا ایسا سواد آتا ہے ج ہوا بالکل تو ہمارے گھر میں کافی مطلب وہ سوست بنا دیتی ہیں ہماری خالہ نا تو ہم انہیں کو ہی بولتے ہیں ہیں جی آپ ہی بنائیے ا
جی جی ج ہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی کھانا اچھا بنات د ہیں یا کسی کے کھانے میں اچھا س ٹیسٹ چاہتا ہے
جی مگر وہی ہے کبھی کبھی نہا بچوں کو اپیکھا زیادہ باہر کی ہی رہتی ہے
بچوں کو رہتی ہے بچے کیا ہے ٹیسٹ سے مطلب رکھتے ہیں اوربت جوک غلط چیز پہ جلدی جلدی آکرشت ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کو یہی کرنا ہے
ہاں بچوں میں یہی تو ہے کہ وہ باہر کی چیزیں دیکھ کے ایسے آکرشت سے ہوئیں گے جیسے پتا نہیں ان کو بس یہی رہتا ہے کہ کھلا دو نہیں تو وہ جھگڑا کرتا
ان کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ بس کب مجھے باہر کم
یہی کھانا ہے یہی کھانا ان کے ذہن میں نا یہ باہر نکلتے ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم یہ کھا کے ہی مانیں گے ہم یہ کھا کے ہی جائیں گے
کو یہ نہیں ہے کہ فاسٹ فوڈ سے اپنے نقصان ہے
وہی اب دیکھو باہر کا کھانا دیکھو کیا میدا میدا وغیرہ اور کافی چیزیں ہم نے دیکھی میدے سے بنی ہوئی
بے شک بےشک وہ میدا کو بھی تو دس دن تک اسٹور کر لیتے ہیں پھر اسی سے بنااتا ہیں تو وہ کہاں سے لذیذ بنے گا وہ تو
بی بالکل اور ہم دیکھ رکھا جائے باہر کے لوگوں کا ہاتھ میں صاف صفائی بھی نہیں ہے پتا نہیں وہ کون سا تیل کا استعمال کرتے ہیں اور کسی تیل کو کتنی بار استعمال کر ہاں
کا ایک ماہ تک کا رکھا ہوا تیل بھی یوز
اور باپو وہی وہی تو گھبراہٹ کی بات ہوتی لگتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے تیل کو بدلا کہ دیں گے ہاں جی بدل دیا ہم نے ہم روز بدلتے
بدل آتا بس اب ہی بدل آتا
ابھی بدلا تھا ہم نے کہا نہیں تم نے لگ تو نہیں رہا نہیں ہمارے بڑے وہ آئیں گے وہ آئیں گے ان سے پوچھ لینا جی آپ ہم وہی سوچ میں پڑ جاتے تھے لیکن ب نا سھ وہ مانتا نہیں ہے وہ جد پہٹ جاتا ہے کہتا نہیں ہم کھائیں گے ہم کھائیں گے ہمیں بہت سواد لگتا ہے پ وہی ہے کیا کریے بڑی مجبوری سی ہو جاتی ہے چلانے کے لیے آپ کیسے مطلب باہر کا کھانے کے شوقین حق ہیں ہیں آپ
نہیں والای میں زیادہ تر گھر کا کھاتا ہوں میں باہر نہیں کھاتا ہ
ہم بھی ہمم بھی ایسے
وہ تو بائی چانس کابھی جی سے بھوک لگ جائے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں سفر میں وہجھے ٹائم
ہ انشاء اللہ انشاء اللہ ہ ہ انشاء اللہی سیم ہم بھی کئی باہر گھوم رہے ہیں یا ہمارے پاس سمے نہیں ہوا گھر میں بنانے پکانے کا بالکل سمے نہیں نہیں ملا تو ہم بھی مجبورن کیا کرتے ہیں کیا ہی کریں گے ہم باہر سے سے منگوایا اور تھوڑا کھایا
مطلب ایک انسان مجبور ہے تو پھر کیا کھائے گا
وہی مجبوری کا کارن ہی تو ہے ہمارا یہ باہر کا کھانا نہیں تو جس کے پاس سمے ہے سب چیزوں کی سمے نسار سمے انوسار سارا جیون چل رہا ہے سمے انوسار دن چل رہا ہماری چل رہی ہے تو ہم اپنا ضرور گھر میں پکا لیں گے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے س ہمارے ساتھ نہیں سب کے ساتھ جی سب کے ساتھ ہے یہ بات برا ک اللہؤ ٹھیک برااک اللہ عفق بس یہی ہے کہ سب کے گھر میں برکت سی بنی رہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ باہر کا ہی نہ ہی کھائیں اپنے آپ کو بچا کے ہی رکھیں
انشاء اللہ وقت محفوظ کرتا ہوں میں خود کو بھی
وہی وہی نا اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہم سوستھ بھی جیون جیئیں گے اس سے بھی ہماری بیماریاں بہت جڑ جاتی ہیں اگر ہم باہار کا کھائیں گے تو آپ گھر میں اور کیا کیا بنا لیتے ہیں گھر کا کھانے میں
بر کا لگ بگ جیسے سینڈوچ ہے برگر ہے پیزا وغیرہ ہے
اب ہم بکرا لگا تھا پکرا لگا تھا تو ہم بس وہی بنا پکاتے ہیں
ہاں انشاءلہ اس کی ٹکیا وغیرہ
بالکل بالکل بالکل پکوڑا ہی بنا لیتے ہیں ہم اس کا نا تو یہ چیزیں ہم باہر کا نہیں ہم پھر باہر کا نہیں لے کے جانے جاتے مارے امو ابی ہمیں نہیں لے کے جاتے
ہاں انشاء اللہ بولتے ہیں کہ گرمی بنا لو سامان لا دیتے آج تو
جی جی یہی بولتے ہیں سمان ہم بے شک تمیں دے دیں گے سارا کچھ لیکن آپ بنائیے گھر پہ ہی تو ہمیں بھی یہی رہتا ہے کہ چلیے ایسے بھی اچھا ہے ان کی مان لینا چاہیے وہ لوگ صحیح تارے ہمارے لیے کہ بیمار ہوئیں وہی تو اگر ہم لوگ بیمار ہو جائیں گے دوا کے چکر میں وہ لوگ بھی پریشان جی گھر کے لوگ بڑے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے پارٹی وارٹی میں جانا پڑ جائے کسی کی
ہاں تب بھی ایسا سچویشن ہو جاتی ہے کہ بار گ جانا کھ
ہاں وہ تو ہے ہی تو وہی ہے ہم لوگ نا گھر میں میںب نا کافی چیزیں نا بنا لیتی ہوں جیسے باہر کے نہا کچھ ہم پی نہیں پاتے میں گھر میں کافی وہ ہوتا ہے نا کاچی آم بھی سنی ہے کچی آم آپ نے ہری آمبی سنی ہری آمبھی نیمبو پانی وغیرہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
ہ
جی تو ہم بھی اسی پرکار کا بناتے ہیں آپ اور کیا کیا کھانے کی چیزوں میں بنا لیتے ہیں ہلو
سے کٹی کاچار ہو کچی با ہے
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں جی بالکل ہاں ہاں ہاں بس بچوں کو آج کل موموز کا بھی بہت زیادہ ہے اتنے شوقین ہیں کہ ان کے جب بھی پوچھو موموز تو وہ راضی ہو جائیں گے جانے کے گ لیے
دیشکشش
مطلب موموز نے ایسے کر رکھا ہے سب کو مطلب اپنی اور آکرشت کر رکھا ہے بچے سے لے کے بڑوں تک کو بھی چلیے ہمیں آپ کے ساتھ اچھا لگا بات کر کے انشاء اللہ براک اللہ حف ایک خدا حافظ